ہاں جی السلام علیکم
وعلیکم السلام
اور کیسے ہو آپ
ٹھیک ہوں میں آپ بتاؤ آپ کیسے ہو
بس بھگوان کی محنت سے اللہ کی محنت سے سب ٹھیک ہے سب کرنی چاہیے اور کیا کر رہے تھے
اچھا جی ہاں
کیا کریں ج تھے کہیں مصروف تو نہیں تھے آپ
جی نہیں نہیں نہیں
اچھا اچھا جی میں نے سو
میں یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھو
جی
ہاں جی ہاں جی ایک تو دیکھو باہر کا کانا ہے لوگ باہر کا باہر کھانے جاتے ہیں تو یہ باہر سے زیادہ کھانا ہاں ہفتہ میں ایک بار کھانا کھانا چاہیے باہر کا لیکن ڈیلی نہیں کھا چاہیے ریگولر ہے نا
جی جی جی فاسٹ فوڈ جہاں باریک تو ہر ایک ہوا کرنا چاہیے ڈیلی کھانے سے تو سب کچھ ہی ہمارے اندر کا جو سسٹم ہے سب خراب ہی ہوگا جی جی فاسٹ فوڈ اور میں تو ویسے بھی صحت کے لیے ہانی کار ک ہی ہیں
ہاں جی
جی جی
اور بارش نہیں ہوئی ہے آپ کے یہاں
ہوئی تھی آ رات کو ہوئی تھی بس آج صبح سے بارش کی وجہ سے موسم تھوڑا صحیح ہے ورنہ تو اتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے باہر نکلنے کا من نہیں کرتا اتنی گرم ہوائیں چلتی ہیں بس باہر تو ایسے ہے کہ ساڑھے سات بجے کے بعد ہی وہاں نکل سکتے ہیں مگر اس کے بعد تو کھانے کا ٹائم ہو جاتا ہے ہاں جی جی جی ویسے آپ کھانے کی کب ویسے بھی کئی لوگ ہوتے ہیں نا موموز کھاتے ہیں یہ سب کو فاسٹ فوڈ ہے اتنا نہیں کھانا چاہیے بڑا ہانیکارک ہے ہمارے شریر کے لیے
ہاں اتنا نہیں کھا چاہیے کچھ لوگ تو ریگولر ہی کھاتے مار ے گا بھائی کچھ لگ تو ریگولر ہی کات ہیں بار مطلب سپتہ میں سات دن بھی بھاری کاتے ہیں
جی جی جی فاسٹ فوڈ تو ویسے بھی اتنا نقصان کرتا ہے کیا بتائیں اب ہمارے ایک رشتے دار میں تھا وہ بھی ایسی ڈہلی کھاتا تھا جم جاتے تھے جم کے بعد وہ موموز تو انہوں نے موموز والا بھی جم کے باہر ہی کھڑا ہوتا تھا وہ ڈیلی اس کے پاس موموز کھاتے اور ایک مہینے بعد ان کا آپریشن ہوا پھر بہت ہی مشکل آئی انیں وہ کہہ رہے ایک جم کر کرا اوپر سے موموز کہتے ہیں آج پیچھے ایک بات آئی تھی ایک پت نہیں کہاں پنجاب کی پت نہیں کس ضلعے کی بات تھی وہاں پر بھی ایک دو بچ نے موز کھائے تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی اس لیے ہم نے تو اپنے گھر کے سبھی ب کو من ہی کر رکھا ہے میں کہ نہیں کھانا بھی نہیں کھائیں گے ہم باہر کا منتھلی منتھ میں ایک ٹائم ہم وہ کہتے ہیں اپنے بچوں کو ایک بار کھا سکتے ایک مہینے میں ورنہ ہم سب منع ہی کرتے ہیں ہ
ہ سپتاہ میں بھی ایک دن کھائے تو بھی کوئی نہیں نہیں کوئی دقت نہیں ہے
جی جی جی جی ہو سکتا ہے تو ہم اپنے گھر میں ہی سب کچھ بچوں کو پرووائڈ کراتے ہیں می ہوگی ج کچھ ایون کہ ہم موموز بھی گھر پر ہی ب بچوں کو آٹا اور سوجی کے بنا کر دیتے ہیں پیزا مانگتا ہو پیزا بھی ہو جاتا ہے ڈیزٹ کوئی بھی مانگتے ہیں وہ بھی گھر پہ پھر بنا دیتے ہیں کیک ہو گیا یہ سب کچھ بچے ویسے پسند تو کم کرتے ہیں مگر پھر بھی کھا لیتے ہیں
ہاں جی ہاں جی
جی جی جی
کچھ لوگوں کی یا دیک کہ وہ باہر تو جاب کرتے ہیں وہ بچارے جاب کر کے لیٹ آتے ہیں اور کچھ لڑکیاں بھی ہیں جو کیمپل ہیں وہ وہ بھی جاتے ہیں باہر تو کھانا بنا نہیں سکتے نا لیٹو ہاں گر لیٹ آتے تو وہ باہر ک کھاتے ہیں وہ لوگ
جی جی وہ تو ہے مگر پھر بھی تھوڑا بہت ان کو خود کو کوکنگ کرنی آنی چاہیے جیا پھر باہر سے کھانے کے باہر میں رہ رہ کر ایک پیزی یا پھر کے ڈبا والا لگوا لیں وہاں سے انہیں گھر کا کاد ش کھانا تو ملے باہر کے کھانے سے تو چاہیے باہر ہمیں پتا نہیں کیسے کیسے ان کے ہاتھ دھلے ہوتے ہیں کب کتنی پرانی روٹی ہوتی ہے سبی اچھی ہوتی ہے یہ ک سے ہمیں نا تھوڑا شریر کے لیے بھی ہانیکارک ہوتا ہے ہم ویسے تو میرا بھائی بھی باہر ہی رہتا ہے وہ بھی خود جاب کرتا ہے اس کا بھی خود کا پہلے ایک خود کا لیا ہوا تھا فلیٹ اس میں رہتا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ ان کے ساتھ کوکنگ کرتا تھا ابو اب اس وہ پیچے میں گیا ہے ہم نے تو کہا اس سے گھر ککا کھانا ہی کھا اس لیے اس کو پیسے میں ڈالا اب دیکھو کیا کر اس کو ہم نے خود منع کیا بھی ڈیلی باہر کا
ہاں جی
بس
آپ کی آواز کٹ رہی تھی
میدا تو بالکل ریلی نہیں کھانا ہمارے کبھی میدے کایا بنا لو باہر جانا ہے ایک دو دن بعد پیزا کھا لیا ہیلو کیا رہ ہی ہے
ہاں ہاں ہاںپ تیاری بولیے ہاں ہاں کیا بول رہے تھے بولو بولو آ رہی ہے بائی صی
ہم نے جی ہم نے ہم نے تو اپنے گھر میں سبھی کو منع کیا ہے اگر کھانا ہے تو کیونکہ یہسٹ مہینہ لگ جاتا ہے مید
ہاں جی
کے لیئے بس کیا ہی بتائیں
ہاں جی ہاں جی اچ
جی جی اور بتائیے آپ کی ادھر صاف صفائی کا کیسا ماحول ہے ہماری ادھر تو
ہاں یہاں پہ نا ابھی دیکھو کبھی بارش ہو جاتی ہے کبھی طوفان آ جاتا ہے تو دھول مٹی دھول مٹی ہو رہا ہے بہت بہت پر ت سر پھیل رکھا ہے
جی جی جی ایک کئی لوگ ہوتےئے پر ہی تھڑا پھر د رہیا ہمارے یہاں پہ تو پول تین اڑ اڑ کر آ رہے ہیں دو چار دنوں سے بہت زیادہ طوفان بھی آ رہا ہے
ہاں جی ہاں جی
جی جی جی بہت طوفان آ رہا ہے اتنے گھر میں ج اتنی بار صفائی کرو اتنی ہی بار بار گندا ہو جاتا ہے ج اتنی زیادہ ہے ویسے وہ نہ طوفان آنے سے سے گرمی سے تو راہت ملتی تینین مگر جو گند پڑتا ہے اس سے بہت کیچڑھ جاتا ہے بڑا گندا محسوس ہوتا ہے جی جی جی اور آپ کی فاسٹ فوڈ کے بارے میں کیا مشورہ د آپ لوگوں کو بھی کھانا چاہیے کس طرح کھانا چاہیے
ہاں میں تو یہی بولتا ہوں کہ بھائی سپتاہ میں ایک بار کھا لو تو کوئی نہ چلے گا لیکن ہر دن مت کھاؤ کچھ لوگ نا ریگولر ہی کھاتے ہیں باہر کا تو ہاں وہ وہ صحت کے لیے ہانیکار نہیں رہتا ہے ڈیلی نہیں کھانا چاہیے بھائی دیان رکھنا چاہی
جی جی جی صحیح بات ہے فاسٹ فوڈ تو ویسے ہی اوائڈ کرنا چاہیے ہم بھی اپنے بچوں کو سب کچھ آلموسٹ ہی گھر پر بنا دے کر دیتے ہیں ایون کہ ہم ان کو بازار سے کھانے کے بجائے سوسز بھی گھر ہی بنا کر دیتے ہیں املی کے ا گئی ہری چٹنی ہو گئی ناریل کی چٹنی ہو گئی یا کچھ ویسے ایک ہمیں ٹھیتسا بناتے ہیں جو مراٹھی ڈش ہے نا وہ بھی ہم بناتے ہیں ھیتسا وہ بھی خوش ہو کر کھاتا
نار اور بچا پہ لیے گھر پہ ہی کھانا اچھا رہتا ہے بھائی گھر پہ ہی کھلانا چاہیے ان کو
ہی جی اور آپ کے گھر پر آپ کر لے تو پھر آپ کے بچے آپ کے گھر میں جو بچے ہیں وہ کیسے پھر
نہیں یہ میرے ب اچھے نہیں ہے میری شادی بھی نہیں ہوئی ابھی
نہیں نہیں کہ اگر آ بھائی بہن ا کی باجی چاہ کسی اور کے جی جی جی
اور وہ گھر پہ سب سنبھال لیتے ہیں کوئی نہ گھر کئی کھانا کھاتے ہیں وہ لوگ چلو باہر کا میں بولتا ہوں بھائی باہر کا کھانا بھی نہیں چاہیے کسے
جی جی جی اج آج کل تو ویسے فون ٹی وی میں دیکھ کر سب لوگ ٹرینڈ میں ہے بھی باہر کا کھانا کھانا چاہیے باہر کا یہ لذیذ ہوتا ہے باہر کا یہ لذیذ ہوتا ہے مگر ہمیں پھر بھی ان سب کچھ چیز کو کو اوائڈ کر کر اپنے شریر پر پورا دھیان دینا چاہیے بس میں بھی اپنے بچوں کو کو اور اپنے آس پڑوس میں جو بھی ہوتے ہیں میری بھابھی ہے انوں کو بچوں کو بھی یہی سلاح دیتی ہوں بچے نہیں کھانا نہیں کھانا بس بچے آج کل کے ایسے ہیں کہ ایئر فرائڈ لے آتے ہیں گھر پر کھا لیتے ہیں ایئر فرائڈ سے بنایا کہتے ہیں یہ تو فریش ہے مگر یہ فریش تھوڑی ہے
نہیں نہیں ہاں صحی
اسے ایر فر کے بھی بڑے نقصان ہے مگر بچے سمجتے نہیں ہے وہ کہتے ہیں یہ تو انسٹنٹ بن جاتا ہے انسٹنٹ بن جاتا ہے مگر انہیں یہ نہیں پتا نا کہ اتنی ساری الیکٹ سٹی اور کتنے سارے ا کیم گز سے یا پھر کتنے ا یوزز ہے یہ بنتا ہے کھانا ہمارے بچے یہ نہیں سمجھتے چلو کوئی بات نہیں آپ بھی آگے اپنے دوستوں کو جو بھی ہے ان انہیں یہ فاسٹ فوڈ کے بارے میں منع کیجیے ان کی جگہ وہ کہے ب
مت کھاؤ گھر کا کھاؤ وہ بیسٹ رہے گا گھر کا
جی جی ہوم میڈ ف فوڈ بڑا ہی بیسٹ رہتا ہے ان کو یہی سلا دیجیے میں بھی یہی دیتی ہوں چلو کوئی بات نہیں میں اب سے پھر بعد میں فارغ ہو کر بات کرتی ہوں
ٹھیک ہے
جی خدا حافظ
خدا حافظ
بس